اللام علیکم ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
شور آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے مما پاپا سب ٹھیک ہے اور اسکول نہیں گئے آج
میں نے گ
بہن گئی تھی اسکول
گئی ہے
اچھا نیند کب سے اٹے
نیند میں اٹھائی کچھ دس بجے
جائے بھی
جی میں نے چاہ ت آپ نے چاہ ت
ا آپ اسکول کیوں نہیں گئے ہو
مجھے آج موڈ ہی نہیں تھا اسکول جانے کا
اچھا اچھا ٹھیک
جی ہاں
میں بھی نہیں گئی ہمارا اسکول میں ایس کے آئی سی سی تھا تو وہ بچے گئی میں نہیں گئی
اھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
جی جی
آپ کو پتا ہے کل کیا ہوا کل اسکول سے آتے وقت میں ایک بات دماغ میں آئی ہم اکثر سر سنتے ہیں کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے تمہارے خیال میں جلد بازی کا نت تیسا کیا ہوتا ہے
بہت اچھا سوال ہے میرے خیال میں جلد بازی اکثر انسان کو نقصان پہنچ جاتی ہے جب آدمی بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو غلطی کا امکام بڑھ جاتا ہے
صحیح کہا مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے ایگزامس کے دوران جلد بازی میں پیپر جمع کر دیا تھا بعد میں پتہ چلا کہ دو سوال کے جواب لکھنا بھول گیا تھا
دیکھا اگر تم دو منٹ اور پیپر چیک کر لیتے تو شاید مارکس زیادہ آتے ہیں یا جلد بازی کا نتیجہ ہوتا ہے
ہاں اس واقعے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ صبر اور نتیجہ کتنی ضروری چیز ہے
صرف پہلی میں ہی نہیں زندگی کے ہر میدان میں جلد بازی نقصان دیتی ہے میرا ایک دوست سائیکل تیز چلاتا تھا ایک دن وہ جلدی گھر پہنچنے کی کوشش میں گر گیا اور اس کے ہاتھ پیر پر چوٹ آ گئی
یہ تو واقعی افسوسناک بات ہے کبھی کبھی لوگ صرف چند منٹ ٹو منٹ بچانے کے لیے بڑا نقصان اٹھا لیتے
بالکل اسی لیے سر کہتے ہیں کہ آہستہ چلو مگر درست چلو
تم نے کبھی کسی کو جلد بازی کی وجہ سے کوئی بڑا موقع کو د دیتے دیکھا ہے
ہاں میں قسم نے ایک موبائل فون خریدا تھا اس کے بغیر معلومات حاصل کیے اور علی کون لے ایا بعد میں پتہ چلا کہ اس کی قیمت میں اس سے زیادہ بہتر فون مل سکتا تھا
اس کا مطلب خریداری میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے
بالکل نہیں پہلے معلومات حاصل کرنی چاہیے پھر فیصلہ کرنا چاہیے
جی ہاں آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ جلد بازی سے ریئیکٹ کرتے تھے
کسی خبر کے تصدیق کے بغیر اسے شیئر کر دیتے ہے
جی یہ میں کہنے والا تھا
اور پھر غلط افواہ پھیل جاتی ہے بہت سے لوگوں کی بدنامی بھی ہو جاتی ہے
سچ ایک جھوٹی خبر کتنی لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے
اسی لئے ہر بات کو جانچنا ضروری ہے جلد بازی میں کیا گیا عمل اکثر پچھتاوا بن جاتا ہے
تمہاری بات بالکل درست ہے مجھے لگتا ہے کہ ک سے بھی جلد بازی سے جڑا ہوا ہے
کیسے
جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو فورا کچھ کہہ دیتا ہے یا کر دیتا ہے بعد میں اسے اپنی باتوں پر نظامت ہوتی ہے
ہاں میں نے بھی دیکھا ہے کئی دوستیاں صرف اس لیے ٹوٹی جاتی ہیں کیونکہ کسی نے گے اور جلد بازی میں کوئی سخت بات کہہ دی ہوتی ہے
ج ہاں اور پھر معافی مانگنے کے باوجود دلوں بر نشان رہ جاتے ہیں
اسی لیے عقل مند لوگ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں وہ جذبات کے بجائے حکمت سے کام لیتے
تمہارے نزدیک جلد بازی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے
میں خیال بی بی سمری لوگ ہر کام کا نتیجہ فورا چاہتے ہیں
یہ بات تو بالکل سچ ہے آج کل ہر چیز انسٹنٹ ہو جا گئی ہے اسی لیے لوگوں میں صبر کم ہو جاتا رہا ہے
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اچھی چیزوں کو وقت لگتا ہے تعلیم حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے کامیابی حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے اور اچھی شناخت بننے میں بھی وقت لگتا ہے
بالکل اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایک دن میں سب کچھ سیکھنا چاہے تو یہ ممکن نہیں
ہاں روزانہ محنت اور مسلسل کوشش ہی کامیابی کا راستہ ہے
مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی ہے جلدی کا کام شیطان کا
یہ کہاوت صدیوں کے تجربے کا نتیجہ ہے لوگوں نے دیکھا کہ جلد بازی اکثر غلطیوں کا جنم دیتی ہے
کیا تم سمجھتی ہو کہ ہر صورت میں جلد ہی بری ہوتی ہے
نہیں ہر صورت میں نہیں کسی کی مدد کرنی ہو سموسے بہت زیادہ شخص کو بچانا ہو فورا قدم اڑانا اٹھانا چاہیے مگر فاصلوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے
بہت خوب یعنی عمل میں پتری اور فاصلوں میں سوچ سمجھ ضروری ہے
بالکل یا یہی توازن انسان کو کامیاب بناتا ہے
مجھے لگتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو خاص طور پر جلد بازی سے بچنا چاہیے
ہاں ہوم ورک کرتے وقت ایگزام دیتے وقت اورے سبجیکٹ چوز کرتے وقت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا
ہ کئی اسٹوڈینٹ دوسروں کو دیکھ کر جلدی میں سبجیکٹ چن لیتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں
کیونکہ انہوں نے اپنی دلچسپی اور صلاحیتی کا خیال نہیں رکھا ہوتا ہے
ہلو جی
ہ آپ نے کچھ بتایا نہیں
جی میں نے سنا ہی نہیں آپ نے کیا بتایا
میں بتا رہی ہوں کیونکہ انہوں نے اپنی دلچسپی اور صلاحیتی کا خیال نہیں رکھا ہوتا ہے
بالکل ہر شک
اسی لیے فیصلے کرنے سے پہلے مشورہ ہ کرنا بھی ضروری ہے
مشورہ واقعی بہت مفید ہوتا ہے بزرگوں کا تجربہ ہمیں غلطیوں سے بچا سکتا ہے
ہاں جو لوگ مشورہ نہیں کرتے اور ہر کام جلدی میں کرتے ہیں وہ اکثر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں
کیا تم نے کبھی جلد بازی کی وجہ سے کوئی غلط غلطی کی ہے
ہاں ایک مرتبہ میں نے سائنس پروجیکٹ کے لیے کام جلدی جلدی مکمل کر دی میں سمجھا میں نے سمجھا کہ سب ٹھیک ہے جب ٹیچر نے چیک کیا تو کام اہم غلطیاں اہم غلطیاں نکل آئی
ا پھر تم نے کیا کیا
میں دوبارہ محنت کی اور سیکھا کے کام کو آرام سے اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے
یہ تجربہ تمہارے لیے بہت مفید رہا ہوگا
جی ہاں کبھی کبھی غلطیاں بھی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے لوگ رشتوں میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں
بالکل کسی کے بارے میں پوری بات جانے بغیر رائے قائم کر لینا بھی ایک قسم کی جلد بازی ہے
اور پھر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے
ہاں کئی دفعہ سچ کچ چور ہوتا ہے اور ہم سمجھ کو چڑ لیتے ہیں
اس لیے ہر بات کو سمجھنے کے لیے وقت دینا
اور دوسروں کی بات کو پوری ط ے سننا چاہیے
تمہاری باتوں سے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ صبر اور جلد بازی ایک دوسرے سے زد ہے
بالکل جہاں صبر ہوتا ہے وہاں بہتر فیصلے ہوتے ہیں جہاں جلد بازی ہوتے ہیں وہاں غلطیوں کا امکام زیادہ ہوتا
جی ہاں آج کے دور میں سب کیسے بڑھایا جا سکتا ہے
میرے خیال میں اپنے کاموں کی پلاننگ کرنی چاہیے جب انسان مناظم ہوتا ہے تو اسے جلد باز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کے علاوہ وقت کی قدر کرنی چاہیے جو انسان وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں وہ آخر لمحوں میں پریشان نہیں ہوتا
اور پریشانی کم کم ہوگی تو چلد باز بھی کام ہوگی
بالکل ایک اور بات کبھی کبھی لوگ جلد بازی میں پیسہ لگاتے ہیں اور دھوکا کھو جاتے
ہاں آج کل آن لائن فنڈ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں لوگ بیکار تحقیق کے پیسے بھیج دیتے ہیں
اگر وہ تھوڑا س بڑھ کر کے معلومات حاصل کرے تو بچ سکتے ہیں
بالکل ہر قدم پر سوچ سمجھ ضروری ہے
کیا تمہاری نظر میں جلد بازی کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہے
میرے نزدیک سب سے بڑا نتیجہ پچھتاوا ہے جب انسان جلدی میں فیصلہ کرتا ہے تو بعد میں اس کی غلطی سمجھ آتی ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے
یہ ب دل کو لگتی ہے پچھتاوا واقعی بہت تکلیف دیتا ہے
اسی لیے عقل مند وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے اور پھر قدم اٹھاتا ہے
جی بالکل آج کی گفتگو سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے جلد بازی سے جلد کام کوئی بھی نہیں کرنی ہوتی ہے بلکہ سوچ سمجھ کے کام کرنی ہوتی ہے
جی ہاں میں نے بھی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کامیابی کی کنجی ہے اور جلد بازی اکثر ناکامی کا سبب بن
بالکل اگر ہم اپنی زندگی میں سبر توجہ اور حکمت کو اپنا لیں تو بہت سی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں
اورگر کسی طرح ہم بہتر اسٹوڈنٹس بہتر دوست اور بہتر انسان بن سکتے ہیں
بہت خوب کہا تم نے
وہاں پہ کون ہے ہلو وہاں پہ کون ہے
یہ بہن تھی وہ کیوں لے رہی تھی
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی جی اب جو بھی کام کرو گے آگے سے وہ ہمیں صفھر سے کرنی چاہیے جلد بازی سے نقصان ہی ہوتا ہے
جی ہاں چلو اللہ حافظ ہاں شکریہ آز کے مفتگ آ شکریہ آز ش گفتگو بہت مفید رہیے
ہاں ہاں آج کی گفتگو تو بہت اچھی رہی میں نے اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھا اور مجھے دل کو سکون بھی آیا کہ جلدی یہ باتیں سن کر کہ صبر سے کتنا مطلب اچھا پھل ملتا ہے ہمیں جلد بازی سے نقصان ہی نقصان پہنچتا ہے
جی ہاں چلو اللہ حافظ ہے